ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام اور باجی سنائیے
کیسی ہو
الحمد للہ
ہوں کیا بنا رہی ہو آج آپ ریسیپی
میں آج بنا رہی ہوں بھٹے کی سبزی آلو کھڑے بھٹے
اچھا کیسی رہتی ہو
وہ اپنے جو چھوٹے بھٹے رہتے نا ہرے والے تو اس کو بیچ میں سے تھری کٹ کرنا ہے مطلب پورا کٹ نہیں کرنا واش کر لی اس کو آدھا آدھا کٹ کر کے اس کو پانی میں ڈال دییا آجو بجو کو صاف کر کے
اچھا
اور اس میں آلو نہیں ڈالنا ہے مطلب یہ کھڑے بھٹے بونجے بھانجے بنیں گے اپنے اور پھر کیا نام سے تیل کڑھائی میں تیل لے لیے
ہاں
پھر فرائی میں تیل لے لیے کڑھائی میں تیل لے لیے تھوڑا سا ہرا گرم مسالہ ڈالی اس مے لونگ الائچی تیزوان پتہ جو بھی ڈالنا ہے اپن کو
اچھا
پھر پیاز کا پیسٹ
سالے ڈالنا پڑتے ہیں اس میں
ہاں ہاں ہاں جب جو ٹیسٹ آتا باجی مطلب جیسا ڈالیں گے اپن نا ویسا ٹیسٹ پھر اس میں پیاز ڈال کے گلابی کر لو پسی پیسٹ پھر اس کے بعد تھوڑا بون لو پندرہ من پندرہ بیس منٹ بعد پھر ارک لہسن کا پیسٹ ڈال دو
ہاں ہاں
پھر اس میں کیا نام سے دھن مرچی کا پاؤڈر ہلدی نمک یہ ایڈ کر دو بو بھننے دو اس کوو پندرہ بیس منٹ پھر اس کی بعد کیا نام سے جو اپن نے الو اور کیا نام سے بھٹے کاٹے ہیں وہ ڈال دی وہ ڈال دی ہے اس میں
اچھا اسے مکس کر لیتے
ہاں اس میں مکس کر لو اور اس کو پندرہ بیس منٹ اور بھوننے دو پھر الگ کیا نام سے تے میں پلی کے دانے رہتے نا اپنے پھلی کے دانے
ہاں ہاں
ہاں اس کو بھونج لو ہلکا سا کرسپی کر لو وہ اس کو کرسپی کر کے پھر الگ مطلب پلیٹ میں نکال لو ٹھنڈے ہونے کے بعد پھر جو چھلٹے رہتے ہیں نا اس کو نکال لو
اور
بیلن سے در درا کر لو اس کو تو چلٹے تو اپنے آپ نکل جائے صاف کر لو اس کو پھر اس کو اس میں ایڈ کر دو جب تک کہ وہ اپن ادھر یہ کرتے تو ادھر وہ بن جاتی ہے اور کیا نام سے اپنا باریک باریک سمار کاٹ کے ڈال لو تو ریسیپی تیار ہو جاتی ہے اس کے ساتھ گرم گرم چپاٹی
اچھا ہاں ہاں
ہوں بڑھیا ریسیپی ہے آپ کی تو ایزی سمپل ریسیپی جلدی بن جاتی ہونگی
ہاں ہاں جلدی بن جاتی پندرہ بیس منٹ لگتا ہے اس کے لیے اور آپ بتائیے آپ کیا کر رہے ہو کیا بنا رہے ہو
ہاں میں آج دال فرائی بنانے جا رہی ہوں
اچھا کیسے بناؤ گے اس کی ریسیپی کیسی ہے
جیسے میں نے تھوڑا دال بھگو دی تور کی چنے کی مکس پانی ڈال کے پھر تھوڑا پریشر کوکر میں پانی رکھ دی دو گلاس جیسے اس میں ٹمیٹو ٹو ہری مرچ گارلک پیسٹ ٹرمیرک پاؤڈر ریڈ چلی پاؤڈر نمک اتنے سارے انگریڈنس میں نے ڈال دیے کوکر میں پھر بعد میں جو دال تھی وہ بہی گوئی اسے واش کیا پھر اس کو چھوڑ دیا میں نے پریشر کوکر میں لگ بھگ اسے پندرہ سے بیس منٹ بوائل ہونے کے لیے لگے پھر جیسے میری دال فرائی ہو گئی میں نے پھر اونیئن کٹ کیا ہری مرچ کوتمیر جیسے کورینڈر لیوس پھر جیسے اونین کٹ کیا ایک کڑھائی میں میں نے دال کو سائڈ میں رکھ دیا دال بوائل ہو گئی میری اب جیسے تڑکا لگانا ہے تو میں نے کڑھاائی کڑھائی میں اونین ڈالا کری پتا جیرا رائی گارلک پیسٹ ٹمرک پاؤڈر تھوڑا ہلکا سا پہلے ڈالا تھا میں نے تھوڑا سا اور ڈالنا ہے ٹیسٹ انوسار ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہاں ہری مرچ لال مرچ نمک سب ڈال کے میں نے پھر جو دال بوائل کی تھی اس کو تھوڑا گھوٹ لیا
جی
پھر وہ دال کو میں نے چھوڑ دیا
ہوں
دال کو جیسے کہ میں نے جو بگاری تھی اس کے اندر چھوڑ دیا
جی
تھوڑا نمک تھوڑا پانی مکس کرایا پانی مکس کے بعد پھر اس میں جیسے کہ ابال آنے دیا دس سے پندرہ منٹ ابال آیا
جی
ہمم ابال آیا پھر میں نے جیسے کہ اس کو زیرا رائس بنائی اس زیرا رائس اسے تھوڑا بوائل جیسے ابال انے کے لیے رکھ دیا دال کو سائڈ میں پھر میں نے اس کے اندر جیسا زیرا رائس بنائی اب میں نے دوسرا کوکر لی پریشر کوکر اس میں زیرا ڈال لی کڑی پتتا گارلک پیسٹ نمک یہ سارے کریڈین ڈال کے پانی چھوڑ دی پھر جیسے میں نے چاول لی دو گلاس اسے واش کیا چاول واش کیے بعد میں نے وہ چاول جو تھا ابالتے پانی میں چھوڑ دیا جیسے کہ میرا زیرا رائس بننے کے لیے اسٹارٹ ہو گیا لگ بھگ اسے پندرہ سے بیس منٹ لگے زیرا رائس مینیمم پندرہ منٹ پندرہ منٹ میں رائس بن جاتا ہے
اچھا اچھا
پھر ہم نے مطلب دال تڑکے کے ساتھ یہ سرف کیا زیرا رائس بہت ہی لاجواب اور سمپل سی ریسیپی ہے جلدی فٹ ہ ہاں جلدی بن جاتی ہے آپ کیا بنا رہی ہو آج
اب میں سوچ رہی ہوں ان کے نام سے ابھی تھوڑا ناشتے میں کسٹرڈ بنا لیتی ہوں میٹھا
اچھا کیسے بناتے ہو
وہ اپن اھھ دھ دودھ بوائل کر لیے دودھ بوائل کر رکھ دیے ہیلو ہ ہوں اس میں تھوڑا سا مطلب ایک دو کیسر کی پتی ڈال کے دودھ بوائل ہونے رکھ دیا
ہاں ہاں
اور ادھر اپن نے پھل فوٹ لےلئے جو مطلب ایپل بنانا گریپس مطلب یہ پھل لے لیے اس کو واش کر کے باریک باریک کاٹ لیا اپن نے پھر جو کس ریٹ پاؤڈر آتا ہے نا ٹھنڈے دودھ میں اس کو بنانے میں بیس بیس پچیس منٹ پھر اس کو فریزر میں رکھنا پڑتا ہے بند تو ج ہے وہ جلدی سے لیکن اس کو ھنڈا ہونے کے لیےاب فریزر میں رکھو جب ٹائم لگتا ہے کیونک ٹھنڈے میں ہی اچھا لگتا ہے وہ ائس کریم جیسا بھی دھ بوائل ہو ہو جاتا ہے تو پھر ٹھنڈے دودھ میں تین چا چار چمچ کسٹرڈ پاؤڈر اپن کو مکس کر کے جو اپ نے دودھ بوائل کرا ہے نا اس میں ڈال دیتے ہیں
اچھا فریزر میں کسٹرڈ رکھ دیتے ہوں گے
ہاں ہاں فریزر میں پھر جب تک یہ کسٹرڈ رکھو اپن ادھر پھل فروٹ کاٹ لو دھیرے دھیرے
اچھا
اور جو پھر فریزر میں کسرڈ رکھ دو تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے گاڑھا ہو جاتا ہے
ہاں
اور پھر اس کو نکال کے مطلب ٹیسٹ اکارڈنگ شکرڈال دو اس میں
ہاں بڑھیا لگتا وہ
ہاں بڑھیا اور پھر کیا نام سے جو پھل فروٹ اپن نے کاٹا ہے وہ ڈال دو اس میں پھر اس کے بعد کیا نام سے اپنا جو ڈرائی فروٹس رہتا ہے کاجو اور بادام یہ دو چیز بس کاجو بادام کو کیا نام سے باریک باریک لمبا لما چوپ کر کے
ہاں
اس کو توے میں ہلکا سا بونجھ لو
ہوں ہوں
اس کو ہلکا سا بھونو جب اپن کٹوریوں میں سرو کر سرو کرو نا مطلب دو کھانے کی پلیم تو
ہاں
تو پھل فروٹ ڈال کے تو اپن نے مکس کر لیا ٹھنڈا بھی ہو گیا اپنا کسٹرڈ تو کٹوریوں میں ڈال کے اوپر سے وہ مطلب بھرکا کے وہ دو تو بہت اچھا ٹیسٹ لگتا ہے اس کا
اچھا ٹیسٹ ٹیسٹ اچھا آتا ہے نا
ہاں بہت اچھا آئس کریم جیسا آتا ہے پھر اس کا ٹیسٹ گاھا بھی ہو جاتا ہے گاڑھا پن بھی ہو جاتا ہے
ہاں ہاں
ایسا
ہاں بڑھیا لگتا
جی جی بڑھیا ایک دم
اور میں آج جیسے کہ بنانے جا رہی ہوں وہ کہتے ہیں نا اس کو کیا بولتے ہیں مٹر پنیر مٹر پنیر تھوڑے سے میں نے ڈرائی ف فروٹ لے لیے اس میں اونین ڈرائی فروٹ پھر اس کے بعد چپاٹا لال مرچ ہوتی ہے اس سے سب کوچھ سوٹے کر لیا میں نے تھوڑا آئل ڈال کے تھوڑا سا کھوپرا مسالہ بنا لی میں نے پیاز کٹ کر کے ساروں کو پہ نے باریک پیس لیا ٹھیک ہے پھر جو پنیر تھا میں نے اس کو چوپ کیا پنیر کو تھوڑا آئل میں فرائی کیا اس کو سائڈ رکھ دیا پھر کڑھائی میں میں نے آئل ڈالا پھر اس کے بعد آئل ڈالنے کے بعد میں نے تھوڑا سا ونوں تھوڑا زیرہ پھر اس کے بعد گارلک پیس ڈال کے سوٹے کر لیا پھر اس کے بعد جو مکسر میں باریک کیا مسالا تھا اسے بھی میں نے تھوڑا پکنے دیا لگ بھگ میں نے دس منٹ اسے پکنے دیا وہ مسالے ہاں پھر جیسے اس میں ہری مرچ ڈالو ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک پنیر مسالہ جو بھی آپ پھر وہ مٹر جو ہوتے اس بھی میں نے تھوڑا فرائی کر لیا تھا مٹر کو سائڈ میں رکھ دیا پھر یہ مٹ مٹر پنیر دونوں بھی اس میں مکس کر دیا میں نے مسالے میں جو لگ مسالہ پک رہا تھا سمجھے بہت ہی ہوں اچھی اسمیل آ رہی تھی ہاں مسالا پھر میں نے اوپر سے ڈالا
جی
ایسا اس کو تھوڑا دھیمی آنچ پر دس سے پندرہ منٹ ٹرک دینا چاہیے پھر مسالہ اچھا ٹیسٹ ٹیسٹ آتا ہے مسالے کا جب تک مسالے کا پانی سکھ تا نہیں جب تک مسالے
ہاں تیل دکھتا نہیں ہے اچھا اور ہمیشہ مسالہ مدھے میں ہی بونجنا چاہیے ہماری ساسو ماں بھی ایسی بولتی ہیں
ہاں مسالہ اچھا سا مطلب ایسا بھوننا چاہیے کہ آئل نکلنا ہوا مسالے میں جب بھی ہاں جب بھی ٹیسٹ آتا ہے اس پنیر مسالہ مٹر پنیر جو بھی ہے
ہاں
کھانے میں سمپل سی ریسپ پی ہےجو مٹر فرائی کیے تھے پنیر سب کو چھوڑ دی میں نے وہ گریوی میں گریوی ریڈی ہو گئی اس کے بعد یہ سارے جیسے پنیر مٹر ڈال کر چھوڑ دی تھوڑا واٹر ڈالیا ہاف ہاف گلاس تھوڑا سا نمک بھی ڈال دی میں نے پھر کور انڈر لیفس تھوڑے سے اوپر سے بر برئی
ہوں
بہت ہی مطلب اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگا پنیر مٹر پنیر مسالہ بنانے میں سمپل سی ریسیپی ہے بہت ہی اچھی ہے آپ ٹرائی بھی کر سکتی ہو اور
جی جی کروں گی میں کوئی مہمان آتا ہے تو یہ اچھا لگتا ہے مٹر پنیر بنانے میں
ہوں
سبزی بھاجی تو سب اپنے اپنے گھروں میں کھاتے ہی ہیں
ہاں پنیر مسالہ بھی بڑھیا لگتا ہے آپ ٹرائی کریے بہت ہی اچھی ریسیپی ہے یہ ٹھیک ہے
جی جی بالکل
ٹھیک ہے اللہ حافظ